وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی جان بھائی جان آپ ٹھیک ہو ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں بھی سبھی ٹھیک ہے تو آپ کیا کر رہے تھے
بس بھائی میں بیٹھا ہوا ہی تھا بس کچھ جوس وس لایا گرمی ہے آج بہت اسی لیے تو میں نے سوچا تھوڑا اچھا مطلب محسوس کروں
ہاں بھ جان تو میں بھی بیٹھا بیٹھا ہی تھا گرمی ہو رہی تھی تو میں نے پانی پی رہا تھا تو پانی کی بوٹل ہی ابھی ہی رکھی تو اب بیٹھا ہی تھا تو میں نے سوچا آپ سے کچھ بات کر کے حاصل کر لوں کیونکہ زندگی تو ہے ہی کچھ کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے
جی جی بھائی
ہاں بھائی جان تو میں آپ کو تو پتاہی ہے آج ماڈرن زمانہ ہے اسمارٹ فون اس کا یوز زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے ہر کسی کے پاس ہوتا ہے تو آج کل اج کے زمانے میں موبائل فون ہماری زندگی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ بن چکا ہے پہلے لوگ صرف کال کرنے کے لیے فون یوز کر دیتے ہے لیکن آج موبائل سے ہم مطلب کہ پڑھائی کر سکتے ہیں آفس کا کام کر سکتے شاپنگ کر سکتے بینکنگ کر سکتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ اور دنیا باہر کی انفارمیشن صرف کچھ سیکنڈز میں ہم حاصل کر انہی موبائل فونس کی وجہ سے موبائل فون نے ہماری زندگی کو بہت ایزی اور فاسٹ بنا دیا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے فون بہت یوزفل ہے وہ آن لائن کلاسز اٹینڈ کر سکتے ہیں نوٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہوم ورک کمپلیٹ کر سکتے وہ نہیں س بھی مطلب کی جھیان دے سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کی مدد سے کسی بھی ٹاپک کے بارے میں ہم انفارمیشن آسانی سے مطلب کیا حاصل کر سکتے ہیں اگر کسی چیز کی جھ نہ ہو تو ویڈیوز دیکھ کر بھی ہم سیکھ جاتے ہیں نا بھائی جان تو آپ بھی فرمائیے اسی یہی کچھ
ہاں بھائی
مطلب کہ پہلی بات مطلب ہمیں موبائل فون کا یوز بہت اچھی طریقے سے استعمال کرنا چاہیے جیسے کہ ہمیں مطلب اس کا فائدہ اچھے سے اٹھانا چاہیے جیسے کہ آپ کو پت ہی ہے مب آج کل کتنی مطلب یہ ایپس ہیں جیسے کہ انسٹاگرام ہے جیسے کہ فیس بک ہے اس سے کیا ہوتا ہے مطلب مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو پتا ہے مطلب اس کیسے پیسے کما سکتے ہیں فیس بک پین اسٹیپ ہے آپ کو کوئی مطلب جس جو اگر آپ میں کوئی ہنر ہوگا کرکٹ کھیلنے میں یا کوئی مطلب کہیں جانے کی کوئی ایکسپلور جگہ کرنے کی مطلب کوئی سکل ہو آپ میں ہنر ہو تاکہ آپ وہ دکھائے ہاں یا کوئی آئیڈیا ہو آپ وہ دکھیں اس پہ ویڈیو بنائے اور اپ لوڈ کرے اس پہ
ہاں ہاں
اتنے پیسے کما سکتے ہیں مطلب آپ اپنے گھر والوں کو مطلب اچھے سے پیسے دے سکتے ت وہ اپنے ماں باپ کو اچھے سے شرو کر سکے ہو تو میں آپ کو اب یہ بتاؤں گا مطلب اس سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں پہلی بات اس سے ہم آن لائن پڑھائی بھی کر سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سے مطلب تاکہ ہم اچھے نمبرات لائے امتحانوں میں اور ہمارے والدین صاحب جو ہے ان کو اچھا محسوس ہو ہم نے اچھے نمبرات لائے ہم اچھے طریقے سے پاس ہو جائے ہے نا بھائی
ہاں بھائی چ
اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں مطلب آ جیسے کہ کوئی دوست ہوتا ہے باہر پڑھتا ہے ان یونیورسٹی میں مطلب کہ یہاں پر امریکا کوئی کسی کنٹری میں پڑتا ہے اور ہم اس کو کیسے رابطہ کر سکتے ہیں فون کے ذریعے سے رابطہ کر سکتے ہیں نا بھائی جان جیسے کہ آپ ا میں مطلب بات ابھی کر رہے اچھے سے مطلب آپ مجھے تھوڑا گیان دے رہے ہو میں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ ہمیں کچھ مطلب حاصل ہو ہم آگے پہنچا سکیں گے تاکہ باقی کو بھی فائدہ ہو جائے ہے نا بھائی
ہاں بجن تو فون کی وجہ سے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں رہنا بہت ایزی ہو گیا ہے تو چاہے کوئی کتنی بھی دور ہو تو ہم کال یا ویڈیو کال کر کے اس سے بات کر سکتے ہیں تو ہم میسجز بھی بھیج سکتے ہیں اور اپب اپنی خوشی اور غم کا دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں آج کل موبائل کون سی آن لائن شاپنگ بھی کی جا سکتی ہے ہم گھر بیٹھے کپڑے بکس میڈیسن اور دوسری ضروری چیزیں آڈر کر سکتے ہیں آن لائن بینک کی وجہ سے مطلب کہ پیسے ٹرانسفر کرنا اور بلس پے کرنا بھی بہت ایزی ہو جاتا ہے بھائی جان تو فون صرف کام کے لیے نہیں بلکہ انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے تو لوگ سانگ سنتے ہیں موویز دیکھ گیمس کھیلتے ہیں اور سوشل میڈیا کا بھی یوز کر لیتے ہیں جب ہم مارے کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو فون مطلب کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے رلیکس بھی کر سکتا ہے مطلب کہ انٹرٹین کر سکتا ہے ویسے ہی ہم لگ ہو جائیں گے تو لیکن ہر چیز کی طرح فون پ بھی زیادہ استعمال بھی نہ زیادہ نقصانات ہو سک نقصان ہو سکتا نقصان دہ ہو سکتا ہے تو اگر ہم سارا دن فون یوز کریں گے تو آنکھوں میں درد ہو سکتا ہے گارڈن اور مطلب کہ ہ مطلب کہ اگر ہم گارڈن میں بھی بیٹھیں گے تو آپ کو تو پتا ہی ہے کہ ایک ہی جگہ بیٹھیں گے ہم جب موبائل فون یوز کرتے ہیں پھر ہم کسی بھی جگہ بیٹھیں گے ک نہیں آیادر مط کہ ہم جب ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو ہم کاائل ہو جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے فزیکل ایک ایکٹیوٹی زیادہ سے زیادہ کری جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم فٹ رہتے ہیں ہم ایک ہم ایکٹو رہتے ہیں ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں جب ہم تھک تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو فون ہمیں تھوڑا مطلب کہ جو میں نے ابھی کہاں ریلیکس بھی کر سکتا ہے تو بہت ہی زیادہ فون یوز کرنے سے اسٹوڈنٹس کی بطلب کہ پڑھائی پر بھی برا اثر پڑتا ہے لوگ اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ وقت گزار کے لائک یہ بجائے فون میں بزی رہتے ہیں اس سے رشتوں میں بھی دوریاں آ سکتی ہیں
جی بھائی اسی لیے میں نے بھی بولا یہی مطلب ہمیں اس کا اچھا استعمال کرنا چاہیے ہمیں اس کا برا استعمال نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہم مطلب کہیں غلط راستے پر بٹکے ہے نا وہائی تو ہم کیا آج کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ صرف گیم وم میں لگے رہتے ہیں کوئی ہوتی ہے نا یہ کچھ فری فائر پب جی وب جی ہوتی ہے اسی میں لگے رہتے ہیں مطلب اور پیسے کا مطلب اڑھاتے ہیں اس پہ ان کو یہ نہیں پتا مطلب ہم یہ اپنے ماں باپ کا جو پیسے ہوتے ہیں یہ ضائق کر ل کرتے ہیں مگر ان کو نہیں پت ان کی ماں باپ کیسے وہ کماتے ہیں یار مطلب وہ کتنی محنت کرتے ہیں اور بچوں کو دیتے ہیں مگر وہ کیا وہ بچے کیا کرتے وہ فون پہ اڑاتے وہ گیمس پہ لگاتے ہیں پسے اس سے اس سے کیا ہوتا ہے بھائی مطلب
اور اس سے وہ بچے پھر جو ان کا فیوچر ہوتا ہے وہ ڈارک ہوتا ہے مطلب ان کا جو آنے والا جو سمے ہوتا ہے نا پھر بھائی وہ اچھا نہیں ہوتا پھر اسی لیے میں یہی کہنا چاہوں گا مطلب ہمیں موبائل فون کا اچھا استعمال کرنا چاہیے ہمیں اس اس کا برا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور آپ بتائائے کچھ اس کے بارے میں تھوڑا سا
ہاں بھائی جان تو سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال بھی ٹھیک نہیں ہوتا کبھی کبھی مطلب کہ لوگ اپنا بہت زیادہ وقت ویڈیوز دیکھنے یا گیمز کھیلنے میں ویسٹ کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے ان کا ٹائم بھی خراب ہوتا ہے اور وہ اپ اتنا مطلب کہ امپورٹنٹ کام ٹائم پر کمپلیٹ نہیں کر پاتے اس لیے ہمیں فون کو صرف ضرورت کے مطابق یوز کرنا چاہیے مطلب کیا پڑھائی کے وقت فون کو سائڈ میں رکھنا چاہیے سونے سے پہلے بہت دیر تک فون ووز نہیں کرنا چاہیے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے اور روز تھوڑا وقت ایکسرسائز اور بھی کچھ ہوتا ہے مطلب کہ ہاں جیسے سپورٹس بکز پڑھنے کے لیے نکالنا چاہے اگر ہم فون کا صحیح اور لمیٹیڈ یوز کریں تو یہ ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے یا ہوگا بھی تو لیکن اگر ہم اس مطل کے غلام بن گئے تو یہ ہمارا وقت کھا سکتا ہے ہمیں پت ہی نہیں چلے گا صحت اور فیوچر تینوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے نا بھائی جان تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اسی اسی بات پہ خیال رکھنا چاہے کہ ہم مطلب کہ موبائل فون کو کم سے کم یوز کریں کبھی کبھار یوز کیا جائے جب ہمیں اور جب ہمیں زیادہ اس کی ضرورت ہو جیسے کہیں پہ بچوں کو کنفیوژن رہتی ہے تب استعمال کرے وہ مطلب انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی تیس منٹ تو ہوتے ہیں تو آج کل کیا ہوتا ہے آج کی جنریشن کا تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ نیند بھی اپنی جلا لیتے ہیں انہیں موبائل اس کی وجہ سے رات رات بل موبائل فونز چلاتے رہتے ہیں گیمس کھیل ہیں جیسے آپ نے بولا فری فائر پب جی بہت سارے پ پلیٹ فارم ہو س تو اس کا مین کارن تو موبائل فون ہی ہے ہاں بہت سارو کچھ الگ بھی ہوتے ہیں جیسے وہ سو نہیں پا رہے لیکن میجارٹی کا تو یہی پرابلم ہے وہ موبائل فونس کا یوز کہتے ہیں تو ہمیں سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ فون کو سائڈ میں رکھنا چاہیے
جی جی ہاں بھائی مطلب پہلی بات مطلب آج کل کی مطلب ہر لڑکی جو اٹھارہ سال کی بارہ سال کی ان کے پاس سب کے پاس فون ہے نا بھائی وہ کیا کرتے ہیں وہ مطلب صبح جب اٹھتے ہیں مطلب صبح اچ اچھا اچھا موسم ہوتا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے مطلب ان کو اٹھنا چاہیے برش کرنا چاہیے اور اچھے سے نہانا چاہیے ہے نا بھائی مطلب اس سے وہ فریش اور نماز بھی پڑھنی چاہیے مطلب اور ہم کیا مطلب جو آج کے لڑکے ہوتی ہیں آج کی جنریشن وہ صبح اٹھتے ہیں اور پہلے دیکھتے ہیں فون کوئی نوٹیفکیشن آئی وہ یہ دیکھتے ہیں ایک دو گھنٹے کے لیے ریل پھر جب وہ اٹھتے ہیں نا ان کے ان کے سر میں اتنا اتنا درد ہوتا ہے وہ وہ یار مطلب بولتے ہیں پھر پھر ان کو جب کہاں پڑتا ہے نا پھر اس کو جب کام پڑتا ہے ان کو جب کام پڑتا ہے ان کو مطلب سر بہت بھاری ہوتا ہے مطلب ہم کیسے کر سکتے ہیں ہم تھک گئے وہی وہی بھائی
تو میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ موبائل فون ایک بہت ہی اچھی ٹیکنالوجی ہے یہ ہماری زندگی کو آسان بناتا ہے لیکن اس کا صحیح استعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے بھائی جان تو ہمیں فون کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہے ون کو اپنی زندگی پہ کنٹرول کرنے نہیں دینا چاہیے اگر ہم بیلنس کے ساتھ فون یوز کریں گے تو ہم اپنے مطلب کہ پڑھائی میں بھی کامیاب ہو سکتے اپنے کام میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اپنی صحت بھی اچھی رکھ سکتے ہیں اور اپنا فیوچر بھی برائٹ بنا سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم دونوں نے اس پہ بات کی آگے لوگوں تک بھی اسے پہنچاائے اگر مطلب کہ ہمیں اس کے کے بارے میں اتنی اویئرنیس ہے لگوں کو بھی اس کے بارے میں اتنی اوئرنیس ہے کیونکہ جب ہملے دوسروں کا بلا سوچیں گے تو دوسروں خود بخود ہمارے لیے بلا س ہو جائے گے تو اس سے ہم بھی کامیاب ہوں گے وہ لوگ بھی کامیاب ہوں گے یہ کہیں نہ کہیں تک بہت ہی اچھی بات ہے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آخر میں
جی بھائی میں آپ کی بات سے بہت سہمت ہوں آپ نے بہت اچھی بات آپ نے مجھے بہت اچھا گیان دیا چلو بھائی میں اب دوسروں ب تک پہنچاؤں گا شکریہ بھائی اوکے اللہ حافظ خدا حافظ بھائی اپنا خیال رکھنا بھائی
اپنا خیر آپ بھی اپنا خیر ہے مے ہے